ہاں ہیلو
آ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا کر رہے آپ
کچھ نہیں ابھی ایسے ہی آئے ہیں تو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں
ا
ہ آ ہے بڑھیا میںگار
بڑی امی گھر آپ کے بڑی امی کا گھر آپ کے گھر سے دور ہے کیا
ہاں دور ہے تھوڑا گھومنے کا من کیا تو آ گیا
کب آئے تھے
ہو گیا کچھ منٹ
آ
یہاں آئے تو دیکھے امرود ہے تو وہی امرود توڑ رہے تھے ہں
ہ آپ کی بڑی امی کے پریوار میں کون کون ہیں
بڑی امی ہیں بڑے ابو ہیں ان کے بچے ہیں تین دو بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں
ہم ابھی امروت توڈر رہے تھے تو بچا لوگ
ہ
انیں لوگ کو امروت توڑ توڑ کے دے رہے تھے ابھی کون کی تو آپ سے بات کر رہے ہیں
ہ اب بھی امروت ہی کھا رہے تھ ہیں ہاں آ امروت کھاۓ آ ہم امروت کھائی ت ا میرے یہاں انگور کا پیڑ ہے تو بچہ لوگ مانگتے نا س لوڑ دے رہے اور
اور شام میں شام کھانا گھر میں آپ بناتے ہی آپ یہ امی بناتی ہے
کبھی کبھی بناتے ہیں کبھی کبھی ہمیں بنا دیتی ہے
اج اپ بنائیے گا یا اپ کی امی بنائیں گی
امی بنائیں گے اور
اور اور رات میں کیا بنائی ہو کھانا میں اپ
میں روٹی ہو گیا سبزی ہو گیا یہ سب بنائیں گے اور اپ
ہم بھی روٹی سبزی بنائیں گے اور ابھی تو فی الحال میں آٹا ہے گھر میں اور سبزی تو آئی نہیں ہے پتہ نہیں کیا سبزی لائیں گے اسی حساب سے جو سبزی آئے گا اسی کو بنائیں گے
ہمم نہیں ابھی تو نہیں بیٹا کہاں کی گرمی ہے ابھی اس لیے بس
ہاں بھابھی گرمی اتنی زیادہ ہے نا کہ چائے بھی مطلب پینے سے پیٹ عجیب لگتا لگ ابھی بارش ہو رہی ہے کہ نہیں اپ لوگ گھر طرف
نہیں ابھی بارش تو نہیں ہو رہی ہے بس بادل ہے اپ کو بس کیا چاہیے صبح سے اٹھ کر کے کام وغیرہ کھانا پینا نہانا دھونا اور کچھ کچھ فون دیکھ رہے تھے
اب دن میں پڑھائی کرتی ہے
ہاں کرتے ہیں دن میں کرتے ہیں رات میں کرتے ہیں
آ آپ
میری پڑھائی ابھی ٹھیک چل رہی ہے ابھی ابھی ابھی تھوڑا ایسا ہی ٹیسٹ ہو رہا ہے اسکول میں تو وہی پڑھائی کرتے ہیں ریویژن کرتے ہیں سارا سبجیکٹ کا اب کون سب ہم آرٹس لیے ہیں
تو اس میں کون کون سا سبجیکٹ لیے ہیں مطلب آرٹس کے اندر کیا کیا لیے مطلب سائنس ہے کامرس ہے مطلب سائنس کامرس بول رہے ہیں مطلب آرٹس میں ہے نا جیسے کہ
ہسٹری لیے ہے اور جیوگرافی لیے ہیں پولیٹیکل لیے ہیں اور ہندی انگلش کہتا ہے
مطلب یہ کمپیوٹر سائنس ہے کہ نہیں مطلب کمپیوٹر آئی ٹی آئی
ہاں میرا آئی ٹی آئی ہے ہم آئی ٹی آئی لے ہیں میری دوست لوگ بھی لی ہے نائٹی ائٹی ہی
آپ کا اسکول بہت بڑا ہوگا
ہاں میرا اسکول تو بہت بڑا ہے بس اس میں گرلز مطلب گرلز کا اسکول ہے وہاں بس گرلز پڑھتی ہے ایس سی ایم اسکول ہے
اچھا تو آپ کی کتنی فرینڈ ہے
میری فرینڈ ہے دو تین بس ایسے ہی میری کوئی فرینڈ نہیں ہو اتنا اور آپ ایک کا نام صوفیہ ہے ایک کا نام ناج یا ہے رخسار اور سیما یہی سب دو تین
آپ کے فرینڈ لوگ سب ٹھیک ہے نا طبیعت وغیرہ ان لوگ کا
ہاں ان لوگ سب ٹھیک ہے
ہوں
اور آپ ابھی کچھ کھائیں کہ نہیں
نہیں ابھی فی الحال میں تو امرود کھائی ہوں تھوڑا دیر میں مغرب کا نماز یہ سب پڑھ کے چائے وئے پیئیں گے تھوڑا بہت من کرے گا تو
ہوں
ہمم آپ نماز پڑھتی ہے
ہاں پڑھتے ہیں
ہاں ہم بھی کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی تو نا طبیعت وغیرہ ٹک نہیں رہتا ہے
کتاب پڑھتے ہیں اور اسکول والا پڑھائی کرتے ہیں
اچھی بات ہے دین اپنا دینی تعلیم پڑھنا بہت ضروری ہے وہ تو دنیا کا ہے لیکن یہ تو ہمارے ساتھ مطلب اللہ تعالی یہاں جائے گا جو ہم میرا ہم ہمیشہ مطلب ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا
ہاں یہ تو بات ہے
ہاں آپ اردو مطلب قرآن شریف پورا مکمل ہو گیا آپ کا
ہاں میرا پورا مکمل قرآن ہو گیا ہے
ہاں میرا بھی مکم مکمل ہو گیا ہے
ہممم
اور بتائیے کچھ
اور کچھ تو ٹھیک ہی ہیں فلحال
ہاں ابو تو کام میں گئے ہوں گے آپ کے
ہاں کام میں ہی گیا ہے اب صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں ایک ہی بار
آآہ
اور آپ کے ابو بھی تو گئے ہوں گے دکان طرف ہی
ہاں ابو بھی گئے ہیں دکان طرف ان کا طبیعت ابھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو لیٹ سے دکان جاتے ہیں
او
پتنی کا پر
کیا ہوا ہے
ان کا پیٹ میں پتھری ہو گیا ہے اب پتا کیسے ہوگا سمجھ نہیں آ رہی ہے آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر بول رے ہیں اور تھوڑا ڈر لگ را ہے ہم لوگوں کے آپریشن کروانے میں
او کچھ نہیں ہوا کوئی دقت نہیں ہے بول رہے ہیں ڈاکٹر تک کروا لیجیے اچھا رہے گا ٹھیک ہو جائیں گے جلدی
ہاں دیکھیں گے مطلب سوچیں گے تھوڑا ڈر لگتا ہے آپریشن کروانے میں
ہاں وہ تو ہے
ہاں
ہو جائے گا تو اچھا ہی رہے گا سب لوگ کے لیے
ہاں نا وہ تو خیر ہے لیکن ان کا پیت کے تھلی میں نہ ہو گیا ہے پتھری یہ دکت ہو جا رہا ہے تو اگر پتھی یہ کابول تو اس کو کڈنی میں رہتا تو اتنا کوئی دقت نہیں تھا
ہ بات تو جنے گ کیا گھومنے آپ ویسے ابھی پت نہیں لیکن سوچیں گے چلیں گے ایک دن چلیے گا ہو کیا اگر آپ کو جانا ہو تو بائیے گنے کے لیے ٹھیک ہے بتائیں گے
نانی گھر سے آئے اس کے بعد کہیں گھومنے بھی نہیں گئے گھومنے جانے کا من کر رہا ہے تھوڑا
ہم بھی کہیں نہیں گئے بس ایسے ہی اسکول جاتے ہیں آ ام ادھر گھومنے تو نہیں گئے ہیں فلهل میں کہیں بس نانی گھر سے ہی آئے تھے
ہاں ہ ا نانی گھر جانے ٹائم بندر بہت زیادہ رہتا ہے نا
ہاں رہتا ہے پتکی میں
ان لوگ کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے نا
ہاں اچھا لگتا ہے روڈ میں رہتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے
ہاں آپ لوگ جاتے ہیں تو ان لوگ ان کو ان لوگ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے جاتے ہیں کیا
نہیں کھانے پینے کے لیے لیکے نہیں جاتے ہیں کیوںکہ وہ آتا ہے مطلب روڈ میں آ جاتا ہے تو گاڑی چلتی ہے تو ا مطلب کچھ ہونے کا خطرہ رہتا ہے
ہاں ہم تو گاڑی سے جاتے ہیں نا تو یہ گھر سے کچھ کچھ لے کر جا ہے تو ایسے پھینک دیتے ہیں تو بندر لوگ لے جاتا ہے اٹھا لیتا ہے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ پھینکی ہے م ڈھیر سارا ایک جگہ بندر جمع ہو جاتا ہے
ہوں
ا ا آپ لوگ کے نانی گھر کتنا دور ہے کتنا کلو میٹر دور ہے
آ بیس چالیس کلو میٹر ہے شاید
ہ تو آپ کا تو نانی گھر نزدیک ہی ہے بار بار آتے جاتے ہوں گے
ہاں جاتے ہے اتنا نہیں جاتے ہے بس ایک آدھ دو بار سال میں ہو گیا
ہاں اچھا ہے جانا چاہیے نانی کی یہاں بھی نانا نانی ہے تو آنا جانا ہے پھر ماموں مامی بلائیں گی تبھی نا
ہاں
ج اور موسی گھر کا مطلب خالہ گھر جانا ہے کہ نہیں ابھی
نہیں کھلا گھر تو نہیں جانا ہے ابھی گئے ہی تھے فلحال ادھر پچھلے سال شادی میں
آپ کی خالہ کی نند کتنی ہے
میری خالہ کی ننند چار یا پانچ ہے
چار یا پانچ ہے سب کا شادی ہو گیا ہے
ہاں آپ سب کا شادی ہو گیا ایک بچہ بچی تھی تو اس کا پچھلے سال ہو گیا ہو گیا تھا
ہ اور دیور یہ سب ہے کہ نہیں
نہیں دیور نہیں ہے بس ایک ہی میری کھلا ہے بس
ہمم ہاں اچھا بات ہے سب کا سادی ہو گیا آپ کی کھلا کی اب اکیلی ہو گئی ہوگی سب نند لوگ جب اپنے اپنے گھر چلی گئی ہیں
ہاں ساس سسر ہے بس اور بال بچے ان کے اور اپنے ہی رہتی ہے
ہاں چھوٹا فیملی
ہاں
تو گھر ہی سب آپ کی خالا کا بن گیا ہے یا ابھی مطلب کچہ ہی مکان ہے کپڑا پوس
دونوں ہے کچا بھی ہے پکا بھی ہے
ا تب اچھا ہے دونوں ہے تو مطلب آپ کہ خالہ کا گھر کدھر ہے گاؤں میں ہے یا ٹاؤن میں ہے
میری خالہ کا گھر گاؤں میں ہی ہے ڈالٹین گنج ادھر آگے گاؤں پڑتا ہے ادھر ہی ہے اور آپ کی خالہ کے گھر کہاں ہے
میری خا لہ تو زیادہ دور نہیں ہے ایک نانی گھر کی راستہ میں ہے آگے ایک ہمارے ہی گاؤں میں اگل بگل ان کا ہے وہ ہوتی
کبھی کبھی وہ آتی ہے ایسے تو آتی نہیں ہے ہمم
بلاتے ہیں لیکن نہیں آتے ہیں قالا ابھی گھر میں اکیلی رہ تی ہے ان کی ساسو مطلب امی ساسو ساسو امی کا طبیعت خراب ہے تو وہ اپنے مائکے گئی ہیں تو گھر میں کوئی نہیں ہے خالو کا کام رہتا ہے تو وہ باہر ہی رہتے ہیں تو گھر میں اکیلے گھر چھوڑ کر کیسے آ جائے گی یہی چلتے وہ نہیں آتی جاتی ہے اپنا ہی گھر میں رہتی ہے کبھی کبھار بس ایسے ہی فون وغیرہ سے